کم جی کیا حال چال ہے آپ کی ج بہت بڑھیا ہو س اگر آپ کو دکھا مجھے اور دونی ہے او ہو ہو ہو ہو اب تو بڑے ہی مصروف انسان بن چکے ہیں میں نے پرسوں ہی اپنی دو ایک دو مشینیں دو واشنگ مشینیں میں نے دھوئی کپڑوں کی او ہوو ہو ہو بڑی ہی زیادہ مصروفیت کی ہاں ایک دو مشین دو مشین بھی نہیں ہے اچھا کام کروں گی میں سارے کپڑے بق پہلے ڈالوں گی رنگ برنی ساری ڈالوں گی بقی ایک بہت ختم مسئلہ ختم پیسہ ہضم کپڑے سا ہاں وہ بھی ٹھیک ہے میں ذا پہلے ایک سارے کپڑے لے کے چلی ہوں ہاں وہی ان کو اب اچھے سے وہ الگ الگ کر لیجے تاکہ ان کے ان میں جو ہے رنگ والو کپڑو سے رنگ نہ نکلے ہاں وہ بات بھی ٹھیک ہے اور امی ٹھیک ہے ابو بھی ٹھیک ہاں بس سب ٹھیک چلو وہ بھی اچھی بات ہے پھر انیس کو مت بھائی نے کچھ پیٹا ویٹا بڑے بھائی نے کہ ہی نہیں ہاں اس کو بڑے بھائی نے پیٹا ہوگا نا
گ پینٹنگ کی ہے نا بائی نے وہ دکھی نہیں رہا ہے میں سوچ رہی تھی میں بولو ادھی باغ کے ادھی باغ کے لیے کوئی لگی اگر ہ
یہ اگر ہوں گی نظر مطلب نا اس کے لی ہاں ہاں ج سمجھ
ج
وہی بات
ہوح ب ہی
اس کو مگر کسی کو ڈوا اس کو بولو نا گروپ پہ ہے نا وہ جس میں ہمیں یونٹس پڑھا تھا ہاں تو اس پہ تو ان کو مطلب انگنت یہ مل جائیں گی یونٹس پڑھانے والے تو جس سے بھی وہ پڑھے جس ٹیچر سے وہ پڑھنا چاہے
کہا کہا میں نے اب پتہ نہیں کیا کرے گی
کیا کرے گی ٹھیک ٹھیک
اوپر سے وہ سمجھے گی نہیں وہ اپنا ہی کرے گی جو اس کو پسند آئے گا نا خود
پسند آئے گ وہی کرے گی سچ ب چٹی ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے کوئی بھی جیت نہیں ہے اچھا وہ گھر پہ ہے کی وہی پر ہے اس کو شاید ابھی نہیں کر پہ ہیں نا وہ اچھا وکیشن وکیشن اچھا ٹھیک ٹھیک توب ہوسٹل میں رہتی ہےاوں
ارے نہیں وہ اپنے گھر پہ رہتی ہے
نہیں آئی یو ایس ٹی وہ جاتی ہے واپس آتی ہے پھر
ہاں
اچھا رہتے کہاں پر ہے وہ
رہتے کہاں ہے ہبا قدل میں کرپلی محلہ میں
کرف علی وہ کیا ہو گیا کرفلی محلہ با کڈ سے فح ک سےبا فح ک کے کہ کہ رہا ٹھیک ٹھیک چلو میں گئی ہوگی بچپن وچپن میںھے اس کے بعد نہیں گئی کبھی
پتا نہیں مجے
وہ لاگتی کیا ہے آپ کی آپ کی لاگتی کیا ہے وہ
وہ ہے االیا دیدی کی مسیری بہن
اچھ عالیہ دیدی کی مسیریی بہن ٹھیک سمجھو جو میں خوشی کے لگتی ہوں نا ہاں
وہی وہ میری لگتی ہے
اوکے اوکے مطلب نزدیک رشت ہے
ضروری نہیں ہوتا ہے سب نزدیک نہیں ہوتے ہے لیکن اب وہ گھر پہ ہی تھی ہمیشہ سے تو اس لیے
ٹھیک ٹھیک ہناا تھا ہے وہاں کہ نہیں ہاں وہت ہے باقی کار کے کان کے ساتھ میں خدنے ہاں وہ تو ہے ہی اب یہ تو تھے اسی لیے اور اسکول سب سب کچھ ایک جیسا ہی تھا اچ ایک ہی اسکول میں تھے
تھے نا ہم سب لوگ ایک ہی اسکول میں اب ہم پھر بعد میں نکلے لیکن تھے نا ساتھ ہی ایک ہی اسکول میں ایک پوائنٹ پہ
ہاںتے تھھی
وہ رہتے تھے ن ادھر
ی کے پاس مطلب وہ دو بھائی بہن یا گھر والے بھی وہ بھائی بہن نہیں ہے وہ کاضل وہ بھائی بہن نہیں ہے نہیں کیا بول رہی ہو
وہ ماں میرے پفرے ب بھائی بہن ہے وہ اس کا ماں میرا بھائی ہے
تو پھر حنان اچھا مجھے م میرا بھائیے اوکے ٹھیک مطلب وہ عالیہ جی ایک تو ہاں سالا اپنی پوفھی کے گھر پہ رہتا تھا اپنی ماسی کے گھر پہ رہتی تھ اوکے ٹھیک ٹھیک اب مجھے ماجرہ سمجھ میں آ ٹھیک ٹھیک چلو وہ بھی اچھی بات ہے پھر کیا ایک ہی اسکور میں جاتے تھے
ایک پوائنٹ تھا تب ہم سب صبح
بس ایک ساتھ نکلتی ت بڑی اچھیر نکلتی ت ا کون کون انیس فبی میں ادیبا ہنان شاید وہ نہیں نکلتا تھا نہیں اس کا اسکول ہو گیا تھاب اچھا ٹھیک یامن وگا بھی تو ہو ہی گیا بہت پہلے ہاں اچھا ٹھیک ہے اب اس کی شادی وادی کب ہے
شاید اگلے سال ہے
اگلے سال اس سال کسی کی شادی ہے ہمیں رشتے میں
بولا تھا نا وہ ہے رونک اور وہ مجید بھیا کے بیٹے کی تمہاری ماں نے مجھے دلاسا تو دیا ہے پوچھیں گے اور ہے اس کی کیا کہتے وہ نہیں ہے جن کے گھر کتا تھا
کتا ہاں کن کے گھر پالتے تھے نہیں مجھے یاد نہیں ہے
جو نا ان کی کازن ہے چچیری بہن ہے ان کی وہ تھوڑا باقی نہیں نہیں وہ باقی لوگوں سے الگ رہتی ہے
باقی لوگ اس سے الگ رہتی ہے مگر اوپر رہتی ہے کہ نیچے رہتی ہے
اوپر ہی اوپر ہی
اوپر رہتےے وہ مجید بیا وجید بیا والس
ہاں لیکن اسی اسی گلی میں لیکن تھوڑا آگے چل رہا ہے
اچھا ٹھیک ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک اس کو کس کو شادی ہے کہ شاید دو بیٹے ہیں کہ ایک بیٹا ہے ہاں کی بیٹی انشا بہت باتیں وہ بات وات بھی نہیں کرتی ہے زیادہ انشا
ہاں ایک تو اس کے اسرار کے بھائی بہن کی شادی ہے جو ان کے پاس ہی رہتے ہیں ان کے بھائی بہن کی بھی نا اس سال جن کا نا دکان ہے وہ اسٹاپ پہ دکان ہے کرانے والا
جو گالو کا کازن ہے
ہاں وہی
جو کھال ہوگا کزن ہے وہ ہمارا کہاں سے کزن ہوگا وہ اس کے گھر کے سائڈ کا کزن ہے
ہاں وہ تو چچرے بھائی کا بیٹ ہےلل ایک ہے ہاں وہ ہے ٹھیک تو مطلب فی الحال شارٹ میں دو دو کی شادی ہے وہاں پر تین شادیاں ہیں تین یہ لوگ کہہ رہے ہیں تمہاری ماما نے کہا کہ پوچھ دو تو بلائیں گے ہی بلائیں گے اچھا پھر تو مزہ آئے گا پتا چلا ان لوگوں نے ہم بلا بلایا ہی نہیں سچ میں سب کا مجھے نہیں پ
تیسری بھی شاید بلائے گی
ٹیکل لیا کیا کر د ارے نہیں جانا تو ہے میں تو جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا بلائے نہ بلائے نہیں نہیں میں تو ویسے ہی بھی جا رہا ہوں
ٹھیک ہے جا
میں تو چھوڑنے والا نہیں ہوں پھر بعد میں دیکھی اور اس سائڈ سے کسی کو نہیں ہے خرمو سائڈ سے تین ہے اور بای سائڈ سے اور کوئی نہیں ہمیں رشتے میں تارے اور کون سے رشتے دار ہیں جن کی شادی ہونی باقی یہ کرھر کی ہو گئی ہے مطلب میری ہی شادی خالی
ہاں اسی کی دعوت کھلاؤ آپ تم ہمیں
ضرور ضرور رہ تیار آپ رو سب تیار رکھو سب کبڈی وبڈی ل کر میں کروں گا انشاء اللہ جلدی چار بجے اچھا پاور کبایا
چار بجے آیا ہم ہم میں
اب ابھی ہمیں تو آیا تھا مجھےب سے ایک ڈیڑھ بجے ہمھی پاور بارہ ساڑھے بارہ
پتا نہیں ہمیں لائٹ ہی نہیں تھی تو پتا نہیں شفٹ ہوتا ہے ان کا کہ کیا تھاے
نہیں صبح اس کی بع گئی تھا بارش کے بعد گیا تھا
پتا نہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے میں جیسے اتنا دھیان ہی نہیں دیا میں نے اب لائٹ پہ میں نے تین بجے دیکھا کہ انڈیکیٹر
چال ہی نہیں رہا ہے آپ ج ش ش جائے گا تب میں کپڑے دوں گی اچھا ٹھیک ٹھیک بارش کی وجہ سے ان کا کچھ وہ گر گیا تھا نا وہ کچھ تارے وارے
اس وجہ سے جو ہے پاور نے باندھ ہی رکھا تھا تب سے
اچھا ہاں
ہ ہوں ہ
اچھا تى او ور ہت گا کن
ٹھیک ٹھیک ٹھیک رہے آپ کا ہی سن رہے ہیں کیا ہی کہہ رہے ہیں ہم کیے کیا ہی کہیں گے جی تو کیا سوچا اب آپ نے ان کلاسز ولاسز اس کا کیا سوچا آپ نےیں انشاء اللہ انشاء اللہ چلو اچھی بات ہے ا مڈ ب ہاں کل میں آپ سے کچھ اور ہی سنوں گا مجھے لگتا ہے کہ جب آپ موڈ ہوگا نا ٹھیک تب آپ سے مجھے دستاویز سائن کروانے پڑیں گے تاکہ آپ جو ہے اپنے فیصلے سے کر نہ جائے ہےا بھروسا میرے پاس جیب میں لوگے ہ ہ ہ میرے پاس ہے جیب میں میریے جیب میں حسابن یہ لوگ میری بوا کے یہاں گئے تھے اچھا یہ لوگ اس نے ان کو کچھ سویا چانک چانے دیے میں کہہ رہی ہوں یہ یہاں سے لے کے گئے تھ کہ وہاں سے لانے
کہماں کہ ے س آج بہت دن بات ٹھیکٹھیک چلو وہاں آپ نہیں گئی تھی آپ تو جاتی ہی نہیں ہو آپ تو پہلے کمرے سے ہی نکل نہیں نکلتی اسی لیے میں کل میں تھی نال بھی مجھے لیپ ٹاپ خراب نہیں ہوتا تھا تو بھی کہ رہا ہوں ایسا مطلب ایسا بھی کیا ہے کہ مطلب گھر سے ہی نہیں نکلتی کچ ز گرمی ہے بھی ہے گھر بھی سب کچھ ہے بہاڑ میں جائے سب کچھ ہمیں نکلنا چاہیے آپ کیوں ایسے تنگ کرتے ہو نا آپ ایسے خود کو ایک ہی جگہ رہو ایک ہی جگہ بیٹھو لائسنس نکالنی تم کا مجھے حزیف نے کسم سے پارسو کھڑا کھڑا لرنگ لائف کالی لیکن ڈرنے بع مجھے سکھانے بھی چاہیے تو میں سکھاؤں گا نا میں بولا نا میں سکھاؤں گا جب میں نہیں سکھاؤں گا تو ہوگئی ہی بات پہلے سکھانا کیا ہے پہلے اسکوٹی کی نکالنی ہے پہلے گاڑی کے پہلے اسکوٹی کی پہ اسکوٹی کےے گاڑی ہاں تو ٹھیک ہے نا اسکوٹی نکالیں گی اچھے سے آ جاؤ میں سکھاں گا میں تو ریڈی ہوں نا ہاں ہاں آ جاؤ اس میں کیا ہے نکالو اسکوٹیوں اور ا جاؤ
اوپر سے اج سنڈے ہے
اوپر سے آج چڑھنے ہے اچھا چلو آج نہیں آنا کل آنا پھر کال کلو آسی سے اسکوٹی سے کل منڈے ہے کل شام کو ہے نا کلاسز آچ جا صبح
کتنے بجے
صبح دس بجے یا نو ساڑھے نو دس بجے بھی گھر سے نکلو گے پھر شام کو پانچ بجے تک واپس گھر جاؤ گے ابو کو پہلے ہی بول کے رکھنا مجھے اس سے پہلے ہی جانا ہے میں صبح تویر ہی آؤں گی پھر آٹھ بجے پھر دس گیارہ بجے تک آپس آؤں گی کیوں ایسا بھی کیا مطلب یہ کہ ہم کیا ہم یہاں پر ہمیں یہاں پر نہیں جائے گا ا بیٹھ نہیں سکتی یہاں پر
نہیں نہیں وہ بات نہیں ہے لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ یہ نا مجھے تھوڑا سا پرپیئر کرنا ہوتا ہے نا
نا ہاں تو دو تین تین بجے گھر پہنچو اور کیا بولوں گا میں تین ہی بجے پہنچو چلو ٹھیک صبح ہوگر جلدی آنا جتنا جلدی صبح آؤگے اتنا اچھا آپ کی جو ہے تیاری میں آپ کا مجھے کیسے کرنا ہے اس لرننگ کو وہ میں یہیں پہ پر میں یہی کر کے دوں گا آپ کی ج ہے اتنا وہ خود کے خود پہ زور ڈال رہے ہو لرننگ کتنا ٹائم کی ہوتی ہے چھ مہینوں کے لیے ہاں اور آپ وہ منڈے وہ جو ہے نا وہ ٹیبل وہ بھی یہاں سے ساتھ لے کے جاؤ گے پھر وہ بھی ٹھیک ہے نا ہاں ارے سامنے رکھو اچھا چلو میں لا میں بائک پہ آؤں گا س میں رہن لے کے آؤں گا اور کچھ کیوں اتنا ٹینشن لے لو چلو پھر ٹھیک ہے ہوتی ہے بہت ہے نا ہاں چلو پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے بٹھے اللہ حافظ